رام السلام علیکم
ٹھیک ہے
سب خیریت
ہمم
بچا بتر و پریوار سب
ہ آپ بتائیے آپ کا کیا خیریت ہے سب لوگ گھر میں کیسے ہیں
ہم ملا جلا کے چل رہا ہے اور بچا کے طبیعت خراب ہو
بخار وغیرہ لگ رہا ہے سردی وردی ہوگیا
ہمم ہمم
علاج کرا کے اب ترنت آئے ہیں کچھ دیری پہلے
اچھا کیسا ہے کیا ہوا ڈاکٹر کیا بولا
کچھ نہیں سردی کھانسی بخار کے دوائی دیا ہے
ہوں
ہمم
ہمم وائرل فیور چل رہا ہے نا آج کل ہر ہر کوئی کے نا ساز ہو جا رہا ہے طبیعت
ہاں
ہمم
ا تو تبھی تو اپنا
ٹھیک ہے
ہوں خالہ آپ ہی کے پاس رہتی تھی نا کہاں کیسا خیریت ہے
ٹھیک ہے ہاں میرے پاس رہتی تھی ہاں
ہاں
ان کا پیر میں ہاں پیر میں تھوڑا ہے ا درد ہو گیا تھا کٹا ہوا تھا تو انفیکشن ہو گیا تھا اس کے بعد انفیکشن ہوا تو زیادہ ہی لمبا ٹائم سے دوائی چل رہا ہے بہت دقت ہوا
تو بچہ بتر تھا نا وہ لوگ نہیں سپورٹ کر
ہیلو
ہاں
نشان ہاں بال بترو سب کرتا ہے آج کل
وہ چار پانچ گ تھا تو بیٹی تھی ب لڑکا لوگ بھی تھا سپورٹ کرنا ہیلپ نہیں
نہیں کیا کوئی بات نہیں ہم رہے تھے خالہ کے یہاں بچپن میں ہم کو بھی رکھی تھی پڑھائی لکھائی تھی کام ہم بھی کر دے رہے ہیں کیا دقت ہے
کرے میں دقت نہیں
کون
بال بچہ کا بھی تو ریسپانسبلٹی بنتا ہے کہ کچھ کرے ادھر مچھر بہت
تب وہ تو اللہ رحم کریں گے
ہوں ادھر بہت مچھر لگ رہا ہے ادھر بھی
نہیں یہاں تو نہیں ہے
ادھر صاف ستھرا ہے تو نہیں ہے ادھر یہاں آبادی کم ہے نا اسی وجہ سے کیسے تھکے ہوئے ہیں کیا جیسے جمھائی لینے لگا
ہوں بہت تھک گئے سر میں درد ہے آج
ہوں کیا کچھ کام وم کروا رہے تھے کیا
وہی نہیں بتایا طبیعت خراب تھا تو لے کے گئے تھے گرمی اتنے ہے کہا
ہوں دھوپ واپ
ابھی آ کے ترنت نہائے تب وہ گرمی لگ ہی رہا تھا تو
نہیں ادھر تو نہیں ہے امس ٹائپ کا تھوڑا سا کیا تھا دوپروا میں لیکن ابھی تو نہیں ہے ابھی ہوا نہیں چل رہا ہے بٹ اتنا گرمی بھی نہیں ہے
بڑی
ہوں
ہو ہو
اور آپ کے بیگم کا بھی ناساز چل رہا تھا نا تبیت کیسی ہے وہ
ایسنے ہے کوئی بشیش نہیں ہے
پسینے میں کھنا وانا بنا رہی نی
ہاں تب کھانا تو بنانا ہی ہے نا بھوکے تھوڑی رہے گا
یہ تو ہے
ہوں ہوں
بس اتنا مت لیجیے کاہیئنا نہیں تو تھوڑا
ہمر ماموں کے بیٹا کے شادی کرنا ہے کوئی ہے
ایسے ادھر نکاح کے لیے کوئی لڑکی ویسا نہیں ہے ہے مطلب جاب وب میں ہے کیا
ہیں
جاب میں ہے ایک تو ہے میرے بوا میرے بوا کی ہے
ہے تو کہا ہے مطلب
بوئے کے ریلیٹیو میں کوئی ہے
اگررییکلچر سے کر رہا ہے لیکن ابھی ہوا نہیں ہے میں ایڈجسٹ ہو جائے گا
تو ہو جائے گا ابھی ہوا نہیں ہے تو پھر وہ انتر نہ ہے لمبی لڑکی لڑکا کیسا لمبا ہے
لمبا نہیں ہے پھر بھی ناٹا بھی نہیں ہے پانچ ساڑھے پانچ فٹ ہوگا
نہ تب تو کام ہو جائے گا یہ لمبی ہے
جیسے نرگس تھی نا لمبے جو رانچی ہوا ن کاا
ہوں
نرگس ہی ا جتنی ہے لمبی تو نرگس تو تھوڑا سا ادھر ادھر بھی تھی نا وہ ایک دم سیڈل ہے
ہوں
ہ نہیں جاب میں رہتا تو کہتے بٹ جاب میں نہیں آتا جو بولا کھوز رہا ہے ہم لوگ
جاب میں نہیں ہے لیکن جاب سے کم بھی نہیں ہے
تو کم نہیں ہے تو مطلب زیادہ لیں گے رہج تو نہیں تو کرتے ا نہیں ہی ہ بھیا کے اتھی سے کروا دیتے کتنا ایج کا ہے لڑکا ہ
ہاں وہاں نہیں ہو پائے گا
نہیں ہوگا
اللہ
کا
اور لوگ کا ڈیمانڈ زیادہ رہتا
اچھا ڈیمانڈ کی وجہ سے
ہوں
اور
آج بات کر رہے تھے تو بس ہو گیا
ہ لڑکی پہ نہیں کرنا ہے سندر لڑکی ہے سب چیز کرتی ہے
پیسہ بھی چاہیے سندر لڑکی بھی چاہیے اور کم سے کم بی ایس سی کہ ایم ایس سی سی ایم ایس سی چاہیے کم سے کم بی ایس سی چاہے ایم ایس سی چاہیے
اتنا نہیں ملتا ہے کسی کو اتنا ڈیمانڈ چل رہا ہے سو ٹھیک نا
اب پیسے چاہیے تو ہم کہ کہ آدمی دس لاکھ روپیہ دے کے پڑے کرے گا اور دس لاکھ تل کو دے گا تو کالو پڑھائے گا
ہوں اسی لیے تو لڑکی کو پڑھانا نہیں چاہتا ہے گارجین اور پھر شادی کر کے لچ کے پھر کیا کرتے تو ہم لوگ لیچ کے کیا کرے گا مطلب نہیں کھانا بنوائے گلیج کے ہاں
نہیں کرے گ تو ہم کو کیا مطلب ہے آٹر سال آدمی نہیں ہے اور لڑکی نہیں ہے سب
تو پھر سائنس کہنا چاہیے ت ہ جب جگے ہاں وہ کرے گے ارے آدمی کا ہ مانسکتا کہاں ختم ہوا ہے
تھا لڑکی چاہیے سندر چاہیے لمبی چاہیے پیسہ بھی چاہیے ٹھیک سارا چیز مل گیا آ گری آگ ت کئی کااکی ہم کو تل لگاؤ اور کپڑا دو
سیوا کرو مالش کرو تو کہاں سے کر پائے گی
سب چیز تھوڑی ہوگی
نہیں سب نہیں نہیں کر پائیے
ہاں اس کیٹیگری کو لائے گی تو بالکل ملے گا
ہاں
س چیز تھوڑی ہوتار بول رہا ہے کہ آپ لڑکی کے پکھ لے رہے ہیں کیک لڑکی کا پکھ نہیں لے رہے کل کے ہمارو لڑکی ہے کل کے ہمارو لڑکے بھی ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن ہم مان لوجیے کہ ٹھیک ہے ہم کو بی ایس سی جو ایم ایس سی کروا رہا ہے چاہے جو بی ایڈ کروا رہا ہے کیوں آگے بوش کے لیے کروا رہا ہے نا تاکہ بچہ سیٹ ہو جائے کچھ کرے آپ لج کے کھانا بنوا رہے ہیں گھر تو کیا مطلب ہو جائے اس کو اتنا روپیا لگانے کا ہ آ جوب مان لیجیے کہ آپ مان لیے تو وہ بولی نا کہ جوب کرتے ہے تب بڑے نا ہے کیونہ جاب کر کے مان لیجے کہ اگر بارہ دس بارہ لاکھ روپیہ دے کے نرسنگ کروا دیے مان کوئی بچہ اچھا اپنا کا جاب کرنے لگی اب دس لاکھ روپے دے کے تلکوں کو دے رہا ہے بیا ہو کر رہا ہے تو ایسے تھوڑے کہ دس لاکھ دے کر رہا ہے تو جو کرے گی تو لان کے آپ مائک پہنچا دے گی پیسہ دے گی ایک پیسہ
نہیں دے گی کبھی نہیں
وہ تو را توک نا کرے گا اام میں باپ مائی کا کہاں ملتا ہے کچھ نہیں
کچھ نہیں پھر بھی انسان کو کہاں سمجھ ہے بڑا مانسکتا خراب ہے
ہم کا کھوجے ہیں ہم کو نہیں پتا ہے اب دیکھیے اپنا
نہیں جاب رہتا تو ایک بار بات کرتے بٹ جاب نہیں ہے تو کیا بات کرے جاب والا لڑکا چاہیے
ہ نہ تو
خوبصورت ہے لیکن جاب نہیں ہے توب
یہ تو حال ہے
کوئی میرے وہ بھیا کے بیٹی کے لیے دو ہے نا لوگ اتنا مضبوط نہیں ہے لڑکی تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن
ارے وہ سب تین پانچ ہے تو اپن حساب سے سوچے گا چلو ہو جائے گا تو بڑھیا ہے اور وہ لوگ ہے کہ کگڑری کھینچے لگا پیچھے سے ٹھیک نا
ہمم صحیح صحیح بولے صحیح بولے
بولا وہ جانتا ہے پیسہ دے دو آدمی کو لیکن اکیل من دو جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کا مطلب ہے کوئی مطلب نہیں سمجھانا
ہوں
وہ بولے گا کہ ہم جہاں ہیں تو ہو ہو
ہاں
ٹھیک ہے سم ٹگ کھینچنے لگتا ہے آؤ تو آؤ دوسر کو گھیچتا ہے میں یہ لوگ بھی ہاں میں ہاں م ہ چلو بڑھیا توو خراب بنا د گا سب م کے
ہاں صحیح بول رہا ہیں
تو کال اپنا پ اپنا کوڑاری مارنا گ بات کرے وہاں جہاں بات کا بیٹھ رہے ہیں م تو کالا بات کرنا جو بیچتی ہوں نا دونوں طرف سے
ن بیکار ہے صحیح بول رہے ہیں
ویسے نظر میں آئے گا تو بتائیں گے
ہوں کار ہے اج کل
آاں
ائی پہ رحم کرنا ہی بیکار ہے
ہاں
سمجتاہ کہاں ہے
بڑھیا سے بولو تو بولے گا کہ اک نک سے نکالے گا ج خراب ہو گ اکے پ جا کے ڈس مر آائے گا کہ لو ب جاؤ بھائی
اچھا نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خرچ تونا ہی پڑے گا تبھی شادی میں
نہیں
پے سوچے بولیں گے کہ فری میں تو مشکل ہے